ہلو
ہیلو
ہ السلام علیکم
وعلیکم السلام اور بتائیے جناب کیسے ہیں
ہاں اور سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے
اور گھر والوں سب
اور ہاں ہوں وہ سب خیریت ہے آپ اا بتائیے کیا کرے ہو
بس کچھ نہیں بیٹھے ہیں
اور سب گھر
ہاں سب کہرییے تھے اور جو ہے وہ گرمی تو بہت کھگے
ہاں گرمی تو ہو رہی تھی دو دن پہلے بہت ادھک ہو رہی تھی اب دو دن سے تھوڑا ہوا چلنے لگا ہے اشا گرمی تو بہت ہو رہی تھی جکار تو ہو رہی تھے لیکن اب دو دن سے کچھ ہاں چلنے لگا ہے کچھٹ موسم اچھا ہے
اچھا جیسے تمہارے ہاں اور تو سب ٹھیک ہے جیسے تمہارے وہاں کا مطلب جو کھان پان ہوتا ہے اس کو تھوڑا سمجھائیں گے بستار میں
خھان پان سب بہت بڑھیا ہوت تا ہے سب سب لوگ یہاں پر ہندو بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں سب سبھی لوگ ہیں سب الگ الگ قسم کی کھان پان کرتے ہیں اور جو جس کو جو اچھا لگتا ہے جسے ہاں کھان پان کھیل ہمارے جیون کے لیے بہت مہتوپورن بنیادی حصہ ہے جو ہمارے صحت اور سنسکرتی دونوں پر نربھر کرتا درشاتا ہے
ہاں ہاں ہاں م تو سر
جسے اور
کھان پان جو ہے کھان پان جو ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے یہ جو ہے کھان پان جو ہے صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں ہے ہماریے تہذیب ثفاقت اور تاریخ
ہاں ہاں تازی
ہاں ایک ایک آئنا ہوتا ہےاں ہندوستان کا خھان پان پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں کا یہاں کا ذائقہ اور لججت انوکھے دی سواد اور یہاں کا سواد جو ہے کہے نہیں اچھا رہے گا جائے کا کیوںکہ یہاں مسالے کی جتنی بھی ہوتی ہے ساری پرکار کی سبھی پرکار کے مسالے یہاں پر پایا جاتا ہے اور یہیں سے بھی مسالوں کی کھیتی تو یوروپ کے لیے ہوتی ہے ہاں ا بھی تو
یہاں کھان پان تو ویسے بہت ٹھیک ہوتا ہے
آج ہمارے یہاں مطلب دیسی اور ودیسیی دونوں طرح کے پکوان نظر آتے ہیں جیسے مطلب دیکھیے گا چاؤمین برگر ٹکی ایسے لہ جبا مطلب لیکا لگ سے جی اور دیسی کھانا تو ہمارے یہاں کا ہے
ہاں ہاں ہاں
ہاں
کے ساتھ کھانے پینے میں سدھار بھی بہت آیا آب تو میں بہت بڑا سدھار آیا جیسے پارمپرک کھانا تو لگ بھگ جیسے ہو گیا دال روٹی روٹی چاول ہری سبزی دودھ نم
ہاں
ن نان ویج میں یہ مچھی مٹن یہ سب ہو گیا
ہاں ہاں صحی کر رہ
پرانے سمے میں زیادہ تر لوگ سب گھر کا کھانا
ہاں ا جی
اسے اب بھی لوگ گھر کا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں رکھنے کے لیے یہ جو گھر کا بنا ہوا کھانا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ پسند آتا ہے اچھا لگتا ہے اور
ا
جیسے آج ویسے تو آج کل کھان پان کے وشے میں کوئی سیم نہیں ہے جیسے دکنی بھارت کا اڈلی ڈوسا یہاں زیادہاں اتری بھارت اپنے اور چھوولے بھٹورے پورے بچا اسے کھاتے ہیں
ہاں
جیسے اپنے دیش میں بہت سے لوگ جیسے کیا ہے ودیشی کھانا کے شوپ کون شوقین ہست چکے ہیں ودیشی پرباؤ پڑ چکا ہے جیسے برگر پاستا م موجوا نوڈلس فاسٹ فوڈ ہمارے دینک جیون کا حصہ اچھا بن چکا ہے یہ سب تو اس سے لوگ اکثر ودیشی کھانے میں آتا ہے لوگاں زیادہ پسند کرتے لگے اس سے کافی نقصان بھی ہوتا ہے لوگوں کو
ہاں ہاں
جیسے صحت پر اثر کرتا تا ہے
ہاں صحیح کہہ رہے ہیں
ج
آج مطلب جو ہو گیا ہے جذائقے والا کھا سر جتنے بھی مسالے دار ہیں نوجوانوں اور بچوں کو پزا برگر نوڈلس پاستا بہت پسند آتا ہے چینیطالبی اور میک
فوڈ میں آتا ہے یہ سب یہ پیک چکر بند چیزوں کا سیون کرنے سے موٹاپا شوگر مدوم
وہی تھا اور اب یہ س اور یہ سب کھانا اب مطلب گلی کی گلی کوچ میں مطلب شہر کی گلی کوچے میں سب میں ملنے لگا ہے مطلب تھوڑی تھوڑی دور پہ رہ گ
دیکھو کہ آپ اس کھان پان یہ سب
اور اب یہ بھی ہے کہ وقت کی کمی آ گئی ہے لوگوں کے پاس آج کے دور میں اتنا بھاگ دوڑ ہو گیا ہے آج کے زمانے میں کہ لوگ زندگی میں لوگوں کے پاس کھانا پکانے کا وقت بھی نہیں ملتا ہے اتنا
صحیح صحیح بول رہے ہیں جیسے ان کھانوں میں کرتم اگ جیسے سب کھانے سے ف کھانے سے اس میں آ اتیہدھک تیل اور پروجسٹیو کی ماترا ہوتی ہے جس سے لوگ لوگ لوگوں کو کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے
ہاں اور اور یہ جو کھانا ہوتا ہے مطلب پستا وازتا چائنیز کھانا اس میں جو ہے آسانی سے اپلبدھ ہو جاتا ہے اور جلدی تیار ہو جاتا ہے بنانے میں
بنے میں تیار ہو جاتے ہیں وہ پ ہو جاتا ہے اس لیے
اور ایک ہاں اور ایک بات اور ہے ایک بات اور ہے آدنکتا کا جو ہوڑ ہے نا نئے زمانے کے لوگ اسے ایک اسٹیٹس سمبل فیشن مانتے ہیں بھائی لوگ مطلب ایسا کھاتے ہیں شام کو جائیں گے اور اس کو کھائیں گے تو ایسا لگے گا مطلب ایک پلیٹ دو پلیٹ کھانے کے بعد لگے گا بہت امیر ہیں ہم مطلب ایسا سب اسٹیٹس ہو گیا ہے
ہاں ہاں صحی بولے
تر
چچچ ہم تو یہی کھان پان میں تو سدھار لانا چاہیے لوگوں کو جیسے پروٹین والا کھانا ہمیشہ بوجن کرنا چاہیے جس سے ہمارے شریر کو پوشک درد بھرپور ماترا میں ملے کاربوہائڈریٹ ہر پرکار کی وٹامن یہ سب جیسے دال چاول ہو
ہاں مطلب صحت جو ہے صحت کو لو کر فکر مند ہو رہا ہے مطلب نئی پیڑھی کو سمجھ آ رہا ہے کہ صرف سواد کے پیچھے بھاگنا ٹھیک نہیں ہے اسی لیے اب دو اب دوبارہ سے پرانے اور صحت مند کھانے کی طرف لوٹنے کا چلن شروع ہوا ہے دھیرے دھیرے موٹے اناج کا استعمال اب لوگ گیہوں کے ساتھ ساتھ باجرا جوار اور راگی کو اپنا ڈائٹ میں شامل کر رہے پھر درے
ہاں اور ہاں ہاں دیکھیے آرگینک کھیتی کو لوگ بھگ رہے ہیں اور دھیرے دھیرے آرگینک کھیتی کر ہاں ہاں ہ سات دوبارہ اسی طرف لوٹ رہے ہیں ان کو سب لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ مطلب یہ جنک فوڈ کھانا ہے اسے کھانے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اور اس میں ہاں یہ نہیں کھانا چاہیے اسی لیے لوگ سب پھر اپنی پرانی کھان پان پہ آ رہے ہیں پھر
اب اب آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی مان لیجیے اپنے یہاں سے آرگینک کھیتی کر کے سارے سبزیاں اگائے اس کے بعد میں دلی کے مین مطلب جہاں پر چاہیے بڑھیا جگہ پر دللی میں جا کر ایک جگہ پر ایک بہت بڑا بزنس مطلب کرے دکان ٹائپ کر اور وہاں پر کی وہول یہ لکھ د ہیلو
ہم سن رہے ہیں ہاں ہاں بتائیے
ہیلو
ہلو آواز نہیں جا رہی ہے
ہاں آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی باہری آواز بہت زیادہ آ رہی ہے اس کو الگ ہوئیے
تھوڑا ہوا چلی ہے ن ٹھیک ہے تو وہی اگر وہاں پر جا اب اسے سیل کریں تو
ارے بھیڑ نہیں ختم ہوگی اتنا بکے گا مطلب بہت زیادہ
ہوں ہ ج